ہلو السلام علیکم
وعلیکم اللام
کیسی ہیں آپ
جی جی میں بالکل خیریت سے ہوں تم سناؤ تم کیسی ہو
ہاں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پر گفت گفتگو کرنا چاہتی ہوں جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے
اچھا کون سا موجو ہے
ہاں ہاں
پتری اہمیت
ہاں ماشاء اللہ واقع یہ تو بہت ہی اہم موجوع ہے وقت ایسی نعمت ہے جو ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتی
جی بالکل صحیح کہا آپ نے دولت کھو جائے تو دوبارہ کمائی جا سکتے ج لیکن گ گجرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اگر وقت ایک بار ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ کبھی نہیں لوٹ کر آتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہا اسی وجہ سے بزرگ ہمیشہ وقت کی قدر کرنے کی نصیحت دیتے تھے
ہاں ہاں مجھے یاد ہے بچپن میں جب امی پڑھنے کے لیے کہتی تھی تو میں کہتی تھی کوں ابھی میں ابھی بہت وقت ہیں میں ابھی نہیں کروں گی
اور پھر امتحان قریب آتے ہی وہی وقت کم پڑ جایا کرتا تھا
ہاں جی بالکل تب احساس ہوتا تھا کہ وقت کتنا قیمتی ہے کاش تھوڑا وقت اور مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا
سچ تو یہ ہے کہ کامیاب اور ناکام لوگوں کے پاس دن کے چوبیسوں گھنٹے ہی ہوتے ہیں
جی صرف فرق اتنا ہے ہوتا ہے کہ کوئی ان گھنٹوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کوئی یوں ہی گنوا دیتا ہے کیا کرو
وہاہ کیا خوبصورت بات کہیے ماشاء اللہ
ہاں ہاں ہاں مجھے لگتا ہے کہ آج ک کے لوگوں کا بہت سارا وقت بے وج ج موبائل اور سوشل میڈیا پر گزر رہا ہے دن بھر بس فون اور سوشل میڈیا یا بلیلی لیک بیٹھے رہتے ہیں چرا
جی ہاں جی ہاں جی ہاں واقعی انسان کچھ منٹوں کے لیے فون اٹھا کر ہے اور دیکھتے دیکھتے گھنٹوں نکل جاتے ہیں پت ہی نہیں چلتا تو کتنا ٹائم نکل گیا ایک ریل دیک دیکھی دو ریل دیکھی ریل دیکھتے دیکھتے گھنٹوں بت جاتے ہیں اور ٹائم ایسے نکل جاتا ہے کہ پ پت ہی نہیں چلتا
ہاندی اور پھر بعد میں کرنے بیٹھتییں کہ اتنے وقتیں کوئی اچھا کام کیا جا سکتا تھا کوئی اچھا کچھ کم کر لیتے کچھ کر لیتے کچھ پڑھ لیتے اور پھر اپ کرتے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے
جی اس لیے وقت کا صحیح التجام بہت ہی ضروری ہے
ہاں جی تمہارے خیال میں وقت کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے آپا
سب سے پہلے انسان کو اپنے دن کی مس مسابندی کرنی چاہیے دن کا اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے انسان کو کہ پوری دن چریا کیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ پورا مس بند کر لینے چاہیے
جی جی یعنی کون سا کام کب کرنا ہے یہ پہلے سے طے ہونا ضروری ہے کیونکہ پہلے سے اگر آپ سوچ لیں گے کہ مجھے یہ کام اس سمے پر کرنا ہے تو آسان ہوگا
جی جی بالکل صحیح فرمایا اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور کام بھی آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں
ہاں جی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ٹال مٹول کی عادتیں بھی وقت کی سب سے بڑی دشمن ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کا ایک کام کو لے کے گھنٹوں بیٹھے ٹے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ارے ٹائم ہی نہیں بچ چ
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے
ہاں ہاں کیونکہ کل پھر کوئی نیا کام سامنے آ جاتا ہے اور ہمارا پرانا والا کام ایسے ہی پڑا رہتا ہے
جی اور پھر انسان الجھنوں میں گر جاتا ہے کہ یہ کروں کہ وہ کروں کہ وہ کروں اب کیا کروں ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس تو اس لیے آج کا کام کبھی بھی کلپ نہیں چھوڑنا چاہیے آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے
ہاں جی صحیح صحیح صحیح بات کہی آپ نے میں نے ایک بات کہی پڑھی تھی کہ وقت تلوار کی طرح ہے اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹھ دیھ تم میں اس کی قدر کرنی چاہیے
واہ ماشاء اللہ کیا گہری بات ہے
سچ مچ وقت کا صحیح استعمال انسان کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے بہت آگے تک لے جا سکتا ہے
اور اس کی لاپرواہی انسان کو پچھتاوے کے سوائے کچھ نہیں دیتی بس بعد میں انسان بیٹھا پچتاا ہی رہتا ہے
ہاں ہاں مجھے لگ تیں ان لوگوں سے بہت پریرنا ملتی ہیں جو اپنے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتے ہیں
جی ہاں جی ہاں ایسا لوگ ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں اور ترقی کرتے رہتے ہیں
ہاں ہاں اس وقت پڑھائی یا کام کے لیے ہی نہیں بلکہ رشتوں کے لیے بھی نکالنا چاہیے رشتوں کو بھی وقت دینا چاہیے ان کو وقت وقت پر یاد کرنا چاہیے
جی جی بالکل بالکل اپنے اللہ او ال اور دوستوں کے ساتھ گزارا یا گیا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے
ہاں جی کیونکہ آخر میں انسان کو وہی لمحے سب سے زیادہ یاد آتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں
جی جی واقعی بہت اچھا فرمایا آپ نے محبت اور اپنا پن بھی بہت وقت مہنگے ہیں اور مانگ وقت مانگتے ہیں
ہاں جی ہاں جی اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو سے کمزور پڑھنے لگتے ہیں اور دوریا بڑھتی جاتی ہے
اس لیے زندگی میں توجن ہونا چاہیے
ہاں ہاں اگر ہم اپنے لوگوں کے لیئے وقت نہیں نکالیں گے تو رشتے کمزور پڑ سکتے ہیں
جی بالکل بالکل
یعنی کام بھی کام بھی آرام بھی اور رشتوں کے لیئے وقت بھی ضرور نکالنا چاہیے
ہ لیکن سیکھنے کے لیئے کبھی دیر نہیں ہوتی
ہاں ہاں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش ہم بچپن میں ہی وقت کی اصلی اہمیت سمجھ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا آج ہم کو ان مشل و کا سامنا نہیں کرنا پڑتا
اگر آج سے ہی ہم اپنے وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں تو ہمارا مشکل بہتر ہو سکتا ہے
ہاں ہاں ارے و یہ بات بھی صحیح کہی آپ نے
بالکل بالکل ہر بڑی کامیابی چھوٹے چھوٹے ٹ لمحو سے ہی استعمال سے حاصل ہوتی ہے
اور ہمارے کئی ادھورے خوابے بھی پورے ہو سکتے ہیں جو ہم میں کبھی دیکھے تھے
ہاں مجھے بھی اب میں اپنے وقت ت کا اور بیٹ تر استعمال کرنے کی کوشش کروں گی
ہاں ہاں آج کی اس گفتگو نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا ہے
اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفق عطا فرمائیں
امین امین کاش ایسا ہی ہو
اچھا اب اجازت دو
ہاں ضرور آج کی یہ نصیحت بہت فائدے مند رہے گی آپا
انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی
ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ حافظ